ہیلو
ہیلو
ہاں کھایا کھانا ہیلو
ہاں ہم نے کھایا آپ نے کھایا
ہیلو کیا کر رہے ہو
بس میں چوزے پتا نہیں کہاں غائب ہو
ملے
نہیں کہاں ملے تو مجھے لگا مت آئی ہوگی کھڑکی سے اسی نے مت لیے
ملے نہیں وہ ابھی
ایک بھی نہیں ملا ارے اب میں ان کو چھوڑتی ہوں دن میں ہے نا کہی اور تو ان کو رہتی ہوں لیکن وہیں پہ آج تھی آج میں نے ان کو واش روم میں ہی رکھا رکھا تھا بند جب ماریہ اور وہ لوگ چڑھے انہی کو دیکھنے ہم چڑھے اوپر وہاں ایک
ہاں ہوں
چوزا مجھے لگتا ہے کھڑکی سے
اے ہائے
کے مت آ ایگل
کتنا ٹائم کتنا ٹائم ہوا ہوگا ان کو
چھ سات دن
اچھے سے ملکر آؤں زیادہ ٹائم مت لگاؤ اچھا
نہیں زیادہ ٹائم تو نہیں
ہاں وہ
اچھا چلو کوئی بات نہیں پتا نہیں کہاں گئے ہونگے وہ مجھے لگا جو آپ کو آپ نا کی بلی نا گھر میں اسی نے مت کھایا
ارے نہیں وہ بیچارا کہاں کا کھاتا ہے رہتا ہے ان کو بس دیکھ شاید دو ان کو ڈرتا ہے
ہلو ہیلو
ہاں
ہاں بولو بولو آپ نے لیا پھر وہ کام جو آیا ہوا ہے
ہے
آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی میں نے کہا لیا آپ نے وہ کام
ابھی ابھی جو وہ آیا ہی ن کل بھی اس سر کو کی تھی میسج تو
وہ میم مجھے بول رہی ہے وہ لیپ ٹاپ کا نہیں ہے وہ فون سے کر سکتے ہیں
ہاں مری تھی اس نے بولا فون پہ بھی کر سکتے ہو آپ اور آ اس فون میں بھی
تو فون سے تو کریں گے ہم اگر کرنا ہوگا
ہاں ورنہ کیا وہ تو اچھا کام ہے
ہاں آں
کیا کہہ رہی ہو ہے کیا میں نے ابھی دیکھا بھی نہیں وہ ہے کیا
اب بول نہیں میں نے دیکھا نا اس کا وہ ویڈیو
کیا ہے کیا کرنا ہے
یہ نا ریکارڈنگ ریکارڈنگ کرنے کی ہے مطلب ایک سینٹینس آئے گا وہ پا پڑھنا
اچھا میں نے پھر کیا اس کو فون آپ کے نیبر کو
بولا اچھا ہاں اس نے
میں نے بولا اس کو کہ آپ نہیں دکھوں گی آپ نے میری کزن کو ایسا ایسا بولا ہے اس نے کہا ہاں میں نے بولا اس نے کہا لیکن میں نے اس کو یہ بھی بولا کہ مجھے پتا ہے یہ نہیں بول سکتی ہے
ٹھیک ہے
ہوں
اگر اس کو پتا ہے آپ نہیں بول سکتے دیکھو اگر اس کو پتا ہے آپ آپ نہیں برو اس کو مت یہ بات باہر نکال ہی تھی
میں نے پورے گھر والوں کے سامنے اس کو فون کیا میں نے اسپیکر پہ فون میں نے اسپیکر پہ فون رکھا میں نے اس کو بولا کہ کیا ہے
کیا ہے ہاں
تو پھر اس نے کہا میں نے ک سے کہا آپ اپنی کزن سے پوچھنا کہ میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ یہ ایسا نہیں بول سکتی ہے
اس سے پتا ہے اس نے مجھے ایسے اس نے پہلے بولا کہ ا یہ مجھے وہاں سے بولا جن لوگوں نے مجھے بولا یہ بسما نے کی ہے کمپلین پھر میں میں نے اسے کہتے ہیں اس کو پھر اسے بلا کہ آپ کے لیے کے اے میں دیدی بولا تو پھر میں نے اس کو بولا آپ کو پتا ہے کہ وہ اگر آپ کو بھی بولے کی لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ نہیں اور اس کو یہ چ ہے یہ چٹی ہے ہی نہیں کہ ہم کمپلینٹ کریں کسی کی پھر اس کے وہاں سے ہاں ہاں مجھے پ تا ہے مگر مجھے سر نے ہی مطلب کس نے میں مجھے انہوں نے ہی بولا یہ پتہ ہے مگر
ہوں
ان لوگوں نے
نہیں میں نے کوئی وہ کیا کرتی تھی کیا نہیں کرتی تھی پیسے لیتی تھی کیا جو ہو
ہاں
میں نے کہا یہ کیا کرتی تھی کیا نہیں کرتی تھی کون پیسے دیتی تھی کیا کرتے اسے لاسٹ میں اپنا نقصان کیا جتنا یہ لوگ اس لیتی ہوگی نا اس سے ڈبل اسکم ہو گیا اس کو کام کے کچھ پیسے آئے ہوئے ہیں وہ پروسیسنگ میں تھے وہ کہاں اب آئیں گے اس کی آئی ڈی بین ہو چکی ہے نا
مجھے سمجھ میں ایک بات نہیں آیا مطلب دیکھو یہ پیسے جن لوگوں نے کیا ہے یہ کیوں اس کو آئے
اس کو کہاں آئے اسی نے کیا ہے نا کام اسی کو اپنے آئے ہیں
ہاں یہ
اس کو اپنے پیسے آئے ہیں کیا ہوا آپ کو
اچھا ٹھیک مورکھ
اس نے وہ والا کام کیا ہے نا یہ والا نہیں جو دوسرا آیا تھا نا
ہوں
وہی والا کام کیا ہے
آ بچ
آیا سمجھ
اس لیے سینٹینس پڑھنے والا ہاں یہ بو مجھے ایک اسٹو ڈینٹ آپ کے کلاس میں ہی پڑھ ٹی ہے اس نے اس کے مما کو بولا تھا اگر میں اس اس کو وہی سینٹینس پڑھانے کا سے مجھے یہ بولا تھا کہ آپ اس کو بولو تو آپ کام میں اچھی یہ آتی ہے پیمن پمٹ اب بس فون پہ ہی ہوتا ہے نا
ہاں
ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے گا اس
کہ رہی ہوں آپ کی آواز وہی نا وہیں میں کہتا لیکن اس نے تو اس کا بھی بہت کم بولا ہے
اس نے اس کا بھی بہت کم بولا ہے اس نے جو گروپ میں میسج ڈالی ہے اس نے بولا ہے کچھ تھاؤزٹ آتا ہے لیکن یہاں سے میں نے تھا نا پانچ چھ تھاؤزنڈ آتے ہیں اچھا
سمجھ ہی نہیں آتا ہے اچھا
تو کیا ملتا ہے ایسا کر کے مطلب لوگوں کو دھوکا دے کے
کچھ بھی نہیں
مطلب ہم محنت ہم کریں اور دوکھا وہ دے دیے پتا نہیں اس کو کیا بن کہہ ہے سس اب اگر ٹھیک ہے مطلب اگر کرنا بھی ہے چلو وہ کام دیکھ ہے کمائے گی بھی
تھا مر جین ہوا
مطلب جتنا اس کے گروپ میں میسج جاری ہے اتنا اگر خود کو لیتی باقی جو آتا ہے وہ ہمیں دیتی ذرا چھوڑو نا مجھے اس کا کام ہی نہیں کرنا ہے کیا کرے کیا نہیں چھوڑو
عجیب ا جیبنب
ایسا
اور سناؤ
اپ نے کھایا کھانا
ا
انسانوں کو اٹھا رہے تھے
ہوں
اب میں برتن دھو رہی تھی تو مجھے اوپر تھوڑا سا پونچھا لگانا ہے
اچھا پھر میں تو ابھی پر پتی ہو بھی اچھے بنا فکر کے
تو کیا کرنا ہے اتنی لڑائی کرتے ہیں ان کو نظر رکھنی پڑتی ہے کون کہاں سے جائے گا کیا کرے گا
آپ کو پتا ہے مجھے آج دن بھر اتنی کریونگس ہوی صبح میں بول رہی تھی میں لپٹن جائے سموسا ڈائری میں لکھ کر چاکلیٹ کھاتی مجھے عجیب سی
پاگل
کریوینگ
کیوں
پتا نہیں کیوں نہا مجھے یہ کرریونگس ہوتی ہے
اچھا جی اور بتاو
اور آپ سناؤ
بس شکر اللہ کا آپ بولو کچھ
مجھے بس یہی ٹینشن ہے کہ آب اسکول اسکول پڑھانا ہے بچوں کو کل
آج تو آپ کو بچے بھی نہیں آئیں گے ہے نا
میں بارہ نہیں کہاں کل میں جاگی مجھے اتنا سر میں درد ہوا
آپ کو پتاہ ہے مجھے نیک میں اتنی پرابلم ہے نا قسم سے اللہ کی قسم مطلب میں آنکھیں ہلاتی ہوں نا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سارا گھر گھوم رہا ہے ڈاکٹر ملا ہی نہیں اپوائنٹمنٹ ایک ہی کو ملی
آئی تھنگ
میں گئی تھی نا کل وہاں اپنٹمینٹ ایک ہی تھا ت پرسو کل گئے تھے نا ہسپٹل
ہاسپٹل
کل گئے تھے نا کل گئے تھے نا
اور آپ کو پھر میسج کی تھی
وہی نا کل گئے تھے جب آپ نے کہا اسکول میں ہے وہاں پھر ایک ہی کو اپوائنٹمنٹ لے گئی دیدی کو
پھر خود کو کیا
مجھے نہ ایک